جی وعلیکم جی جی
سب کیریت
یہ سب کہہریے آپ بتے
اور بچہ کھانا وانا ہو گیا
جی جی بھائی جان سب ہو گیا اور موسم کیسا کتھر
جی موسم بڑھیا ہے اور آپ کی بیگم وغیرہ کیسی ہیں
جی سب بڑھیا بھائی جان وہ کل آپ مطلب کمپیوٹر لیا تھا اس وہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں
جی جی بالکل صحیح چل رہا ہے وہ تو
جی جی ہاں تو پھر ٹھیک ہے تو ہاں کمپٹر سے یاد آیا کہ ہم کیوں نا آج تھوڑات کمپیوٹر پر کر لے
جی بالکل کیوں نہیں بھائی جان یہ چیز لی ہے تو تو اس کے بارے میں تھوڑا بات چیت ہو جائےیں تو اور بڑھیا ہے اس میں انٹرسٹ تو ہے انٹرسٹ بھی ہے تو جی بتائیں آپ
تو مطلب بھائی جان یہ ہے کہ آج مطلب ا انسانی زندگی جو ہے اس کی جو رفتار ہے وہ ادھوری ہو گئی ہے کہ مطلب بھلے کیوں نہ ہے کہ سفل ہو جائے گی
جی بھائی جان آپ کی آواز تھوڑی ن کلیئر کریں آواز کو کلیئر کریں
جی آپ صیح آ رہی ہے
نہیں آوج تو ڈھنگ سے آ رہی ہے لیکن ڈھنگ سے بولے تھوڑا
بالکل ب بالکل بالکل اور بھائی جان یہ ہے کہ تب ہم کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں تو مطلب وہی ہے کہ مجھے اردو میں ایک لفظ یاد آتا ہے کہ مرلبہ یعنی جو م کو کہہ سکتے ہیں تو آج کی تاریخ میں ک رت اتباد
جی آوازار آواز آواز بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے
تیاری ہے
نہیں نہیں نہیں آواز آ رہی ہے د گھر میں
ا تسے آارے ہوگی
ٹھیک ہے
جی جی اب بات یہی نہیں بلی کہ یہی ہے جو ہ اس کا در بڑھ چکا ہے کہ مج ایک مسیین ہی نہیں بلکہ ہمارے ال کاائے گ توجن بھی بن چکا ہے
جی بالکل بالکل ن ج نہیں جانا نے بالکل خوب فرمایا دیک دیجے جی ا بات آج کی بات میں وجن لا دیا ہے لیکن ذرا سوچتی ایک دور تھا جب انسان اپنی انگلیوں پر حساب لگاتا تھا پھر آیا تماریے آتی بہت کمپیوٹر کی شروعات تو محضی ایک بڑی تمہارے آتیھی تمہارے آتی ہی ا مشین ک طور پر ہوئی تھی لیکن آج یہ ہے ہماری ہاں جناحت کا حصہ بن گیا ہے
بالکل بالکل تو یہی ہے بھائی جان کی کہ جسے ہم آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ کہتے ہیں اسے اردو میں مصنوعی جانت بھی کہا جاتا ہے کہاں وہ دور تھا جب کمپیوٹر پورے کمرے کے برابر ہوتا تھا اور آج یہ مطلب ہماری ہی اتھیلی میں سمٹ کے رہ گیا ہے آج مطلب کمپیوٹر نے انسان کے وقت جی وقت اور توارائی کی جو بچت کی ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں م تین
جی ب ب بالکل صحی فرمایا آپ نے جی دیکھیے چاہے وہ دفتروں کا پ پیٹی کا کام ہو یا سائنسیفیسر تحقیقات سائنسی تحقیقات ہو ہر جگہ کمپیوٹر نے انسانی کوشوں کوششوں کو ایک جدید رخ دیا ہے جو تو ہم مہینوں میں ہوتے تھے س میں چند گماہوں میں ممکن ہو گئے ہیں
بالکل بالکل تو یہی ہے کہ تعلیم اور روزگار میں انقلاب یعنی اگر ہم تعلیم اور شعبے کی بات نہ کریں تو یا گپتگو آج ادھوری رہ جائے گی کیونکہ کمپیوٹر نے تعلیم کے پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے اور ادب اور علم کسی ل لائبریری یا کمروں تک محدود نہیں رہا
جی بھائی جی آپ بک ج بالکل صحیح فرمایا ہے کی اس سے ہم فاگتان کی سبتا کہہ سکتے ہیں آج انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی بدولت سے دنیا کے کسی بھی ہونے میں بیٹٹھا طالب علم بہترین سے بہترین معلومات حاصل کر سکتا ہے ای لرننگ اس آ کا م ہریانہ کر دیا ہے
بالکل بالکل جی جی جی مطلب صحیح فرمایا کہ جو مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر ہے اور اس سے جو کوئی بھی کہیں بھی بیٹھے پراپت کر سکتا ہے یا بہترین معلوم مت لے سکتا ہے اور ای لرننگ ن شکھا میں جہانومتی کی ہے تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ صرف تعلیم پر یہ نہیں بلکہ جو روزگار ہے اور اس کے مواق کی کو دیکھا جائے تو آج تبادلائی خیال اور کاروبار کا جو ہے مطلب پورا جو دارم دار وہ ایک کمپیوٹر پ ہی دٹکھا ہوا ہے اور مطلب جو دیکھتے ہیں کہ جی سب س انجر ڈیٹا سائنس ڈ ل مارکیٹنگ یہ یہ تمام شعبے ہیں جنہوں نے لاکھوں نوجوانوں کو اسام آمدنی اور عزت کی زندگی ادا فرمائی ہے
جی بالکل بھائی جان د کی کمپوٹر ایک نعمت یا جحمت ا ہے کمپیوٹر ایک نعمت ہے یا جحمت ہے کیونکہ دیکھیے آپ تو کمپیوٹر کی ساری ف میں جیسے پول باندھ رہے ہیں لیکن ا ایک سکے کے دو پلو ہوتے ہیں جہاں کمپیوٹر ایک بڑی بہت بڑی نعمت ہے وہیں اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ زحمت بھی بن سکتا ہے
بالکل بالکل یعنی آپ بتا رہے ہیں سائبر جنگ کی اور مطلب کیا بارے میں بات کر رہے ہیں یا لت لت کہہ سکتے ہیں کو مطلب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جی آج کا دور جو ہے وہ گ انسانی جو ہے اس کی اور بڑھ چکا ہے لوگ ورچول دنیا میں مصروف ہو رہے ہیں اور اتنا لوگ عقیق جو رشتے ہیں اس کو بولتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری راجداری ہے جو ہے پر بھی بہت بڑا اور سار پڑا ہے اس سے تو
سکے ا آپ کی بات میں بزن ہے لیکن خسا م وسیم کی نہیں انسان کی ہے رویے انسان کے رویے کی ہے کمپیوٹر ایک آلہ ہے یہ ہم پر منحصر کرتا ہے کا استعمال اپنی پلاؤ وحدود کے لیے کرتے ہیں یا صفائی کے لیے ہ علمہ ا ہ اقبال دیکھی عملہ اقبال کا ایک مترا یہاں موجود رہتا ہے عمل زندگی بن جنت کی جحنت بھی کمپیوٹر ہمارے عمل کا ہی یہ آہناہ ہے
بالکل بالکل یعنی مگ کا کی بائے تو یہ ہے کہ مطلب جو بتایا کہ جو کمپیوٹر صرف غلط تو نہیں ہے اور اس کا مطلب صحیح سے استعمال بھی کرنا چاہیے کیونکہ لوگ جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس کی جی جی اس کی بھی کئی دق کر جاتی ہیں اور ہم اس بات کو صی سے جان رہے ہیں یعنی جو ک کل ملا کر بات کی جائے تو کمزور پہ ہماری زندگی کو جو لازمی بھی بنا چکا ہے اور آنے والے وقت میں جو فم تکنیکی اور کمپیوٹر کے استعمال سے جو پیچھ جائے گی تو وہ گم نامی کے کمب پنے بھی کھو جائے گی کیونکہ اگر ایک بار اس سے پیچھے رہا گیا یا اس کا استعمال صحیح سے نہیں سیکھا گیا تو یہ کسی بھی قوم یا یوؤں کے لیے صحیح نہیں ہے
جی جی صبحان اللہ واقع بات ہے ہ کیا خوبصورت موڑ دیا آپ نے بات کو یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ کمپیوٹر ہماری زندگی کا لازمی جج بن گیا ہے وہ آنے والے وقت میں جی آنے والے وقت میں جو کم تکنیک اور کمپیوٹر کے پیچھے رہ جائے گی وہ ہے تاریخ کے پنوں میں گم ہو جائے گی
بالکل صحی ہے جناب بالکل
جی تو دیکھیے جناب میں بییکی ہے کیونکہ مستقبل انہیں کا ہے جو کمپیوٹر کی جوان سمجھتے ہیں چاہے وہ کوڈنگ ہو روبوٹکس ہو یا اکوانٹم ہو کمپیوٹنگ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اس ڈیجیٹل انقلاب کے لیے پوری طرح تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ دنیا سے ہاں چل سکے
جی جی جی بالکل بالکل سبحان اللہ کیا فرمایا آپ نے تو یہی ہے کہ جو ہماری جو زندگی ہے وہ کمپیوٹر کی مطلب دارمدار ہو چکی ہے اور یہی نہیں کمپیوٹر ایکری تقی کا ذریعہ بھی ہے اور اسے انسانیت کو برقرار رکھتے ہوئے مسینی دور کا لطف ہی اٹھانا چاہیے
بالکل س آیا نے تو تو اسی خوبور خوبصورت خیال کے ساتھ تج کی محقل کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو ان لبظوں کمپیوٹر کی یہ داستان پسند آئی ہوگئی اور اپنے سبسرے ہمیں ضور سجا جبا
جی جی بالکل بالکل تو یہی ہے کہ کمپیوٹر ایک اچھا دونوں بھی ہو سکتا ہے پھر یہی ہے اپنے حساب سے کارر بھی کرنی چاہیے اور کمپیوٹر کے بارے میں دیکھا جائے تو آج کل جو پڑھائیاں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں وہ بھی اسی کے مادھیم سے ہو رہی ہے کیونکہ اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو بھی گھر بیٹھے ہم پڑھائی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کا لطت نہ اٹھا پاتے
جی بالکل تو بھائی جان آپ سے بات کر کے اچھا لگا
جی جی ہمیں بھی اچھا لگا الحمددلہ حافظ
جی خدا حافظ
جی